السلام علیکم بھ جان
بھائی جان بولیے نا بائی جان کیا حال چال
سب خریت ہے اپنے کہیے
گنا ہو گیا
ہاں ہوگیا آپ کھا لیے
خالی کیا کیا کھانا ہوا بھائی جان
یہیں چاول دال، سبزی کھائے ہیں
او کیا خود سے بناائے تھے
ہاں بھائی جان سبزی خود سے بنائے تھے امی جان چاول دال بنائی تھی
کیا آپ کو ہوائی جہاز چلانے آتا؟
نہیں بھائی جان ہوائی جہاز تو نہیں آتا ہے لیکن موٹر سائیکل چلا لیتے ہیں
اسے کیا اپنے کبھی آواز جہ کو چلانے کے لیے سیکھنے کی کوشش کی
نہیں بھائی جن ہمارا ویسا کوئی سپنا نہیں ہے
ا بھ جن تو ہم کو نا ایک دم چلانا تھا بھائی جان ہم ہائی جہاز چلا رہے تھے وہ اوپر لے گئے بھائی جان اور گر گئے تو کافی دوست لوگ کی جان چلی گئی بھائی جن
آپ کو کچھ نہیں نہ ہوگا
نہیں بھائی جان ہم پیرا سوٹ لگا کے ارو گئے نہیں بھائی جان اللہ کا کیا شکر ہے ہمارے کئی دوست لوگوں کی جان چلی گئی بھائی جان
ارے آپ کو تو کچھ نہیں ن ہوا ہے
تو میرے سے کچھ نہیں مطلب ہے میرے دوست تو کی جان چلی گئی اور بتائیے کھانا کیا ہوا ہے
آپ بتائیے نا آپ کیا کھائائے
ہم تو کھائے ہیں چاول دال سبزی اچار اس کے بعد گھی اس کے بعد کچا کیا آپ کو کچا پسند ہے
چ مطلب
کا مطلب آم کا پتلا پتلا پتلا پتلا کر اس کو مسالہ ملا کے سکھا کے بنایا جاتا ہے
نہیں بھائی جن ہم آم کا چٹنی کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں آم کو مست م چٹنی بنا کر اس کو مسالہ نمک نیمبو مرچ ڈال کر بہت اچھا لگتا ہے
ہاں میں اچھا ہاں بھائی جان
بولیے نا کیسے پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے بھائی جان
ٹھیک چل رہا ہے بھائی جان آپ کا پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے
سب بڑھیا چل رہا ہے
ویسے کیا کیا پڑھائی لکھائی کی ہے بھیا کتنا دیر پڑھائی لکھائیائی کرتے
ہم دن اور رات میں ملا کے لگ بھگ ہم سات سے آٹھ گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں اور ہمارا سب مطلب بڑھیا سب ا بشے ہے جیو وجان آپ کا سب سے بڑھیا وش کون سا ہے
ہمارا سب سے بڑھیا وشے گنت ہے بھائی جان ہم کو گنت بہت پسند ہے بھائی جان ہم گنت جوڑ کے ہم ایک دن پلین بنا دیے تھے
چلیے بہت اچھا کی ا تھ
ج
اور بتائیے کہیں گھومنے کا پلان بنا ہے کہ نہیں
نہیں بھائی جان ہم کو گھومنا ہی نہیں ہے بھائی جان گھر میں رہنا سب سے اچھا ہے بھائی جان گھومنے سے کالا ہو جائیں گے
کہیں ادر مطلب کوئی اس راجیہ میں الگ
نہیں بھائی جان یہاں پہ اتنا گرمی ہے کہ یہاں سے اگر گھر سے نکل کے جائیں گے ادر مطلب دوسرا رجیہ کے لیے تو اتنا ہی دور میں ہم پورا کالے ہو جائیں گے بھائی
آسا چھوڑیے باغیچے چلیے گا گھومنے
نہیں بھائی جان وہاں پہ بھی جائیں گے تو میرے کو پورا شریر کالے ہو جائے گا
ارے بھائی جان وہاں پہ بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے چلیے گا
بھائی ج جنت
جنت نہیں ہم جنت نہیں جائیں گے آپ ہی جائیے
چلیے اور بتائیے بھائی جان اور بتائیے نا کی بھ جان پین شٹنگ کرتے بھائی جان
نہیں بھائی جان آج تک ہم کبھی پینٹنگ کیے ہی نہیں ہے
کیا آپ کو مطلب پسند ہے کالج جانا پسند ہے بھائی جان
ہ کالج جانا تو پسند ہے
ہم کو وش ودیال جانا ہے بھائی جان کیاپ کوئی گھومنے والا جگہ پسند ہے جیسے بدیش کیا آپ ایڈن بڑا اسکاٹ لینڈ سنے ہیں
نہیں سنے آپ کے منہ سے سن رہے ہیں
اچھا کوئی نہیں سن لیجے تو بہت اچھا جگہ ہے بھائی جان اتنا اچھا جگہ ہے کہ آپ گھومے نہیں ہوں گے کافی پرانا وہاں پہ کافی پرانا اتہاس ہے وہاں کا کالج دیکھیے گا تو پورا پرانا پرانا پتھروں کا پرانا پرانا نا محلوں جیسا ہے بھائی جان پورا کالا میں کالا اتنا ب اتنا دکھنے میں شاندار لگتا ہے بھائی جان کہ ہم کیا کریں
اور بتائیے فرانس گھومنے چلیے گا
ہاں بھائی جان ادھر ہی ہے ادھر فرانس سے لندن جاؤ لا لن سے تھوڑا دور ہے بائی جاناڈین بڑ اسکٹ لینڈ ٹن پک کر کے کوئی بھی ٹرین میں بیٹھ جاؤ اور بڑھیا سے پہنچ جاؤ بھائی جان لگے گا آپ جی بھائی جان لگے گا آپ کوئی اور دنیا میں آ گئے اتنا اچھا اچھا جگہ
چلیے ہمیں بھی لے چلیے گا چلیے گا تو
جی بھائی جان لے چلیں گے لیکن اس کے لیے بھیجا کی ضرورت ہوتی ہے
اور بتائیے امی ابو کیسے ہیں
سب ٹھیک ہے کیا آپ انگریزی بول لیتے ہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان تھوڑی تھوڑی بول لیتے ہیں
تو پورا بڈیا سے سیکھ لیجیے نا تب نہ لے جائیں گے بھائی جان
آپ کو آتی ہے بڑھیا سے
جی بھائی جان ہم تو بڑھیا سے پورا بول دیتے ہے بائی جان
ک سکھائیے گا ہم کو بھی
ہم سکھا دیں گے بھائی جان لیکن فری میں نہیں سکھاتے پیسہ لگتا ہے بھائی جان
اچھا چلیے کوئی بات نہیں پیسہ دے دیں گے
ویسے بھائی جان ہم بھی کافی کافی ہو گئے ہمیں تو کافی دن ہو گئے سیکھنا ہوا قریب ایک ایک سال ہونے والا ہے ویسے آپ کے کو تھوڑا آتا ہے انگلش انگریزی بولنے
ہاں آتا ہے
چلیے تب تو اچھی بات ہے اور بھائی جان کیا آپ کو چاکلیٹ پسند ہے
ہاں بھائی جان پسند ہے لیکن تھوڑا ماترا میں پسند ہے
اچھا کیا آپ ہم کو تھوڑا سا اردو بولنا بڑھیا سے سکھائیں گے بھائی جان
ہاں بھائی جان ہمیں اتنا تو اچھی طرح نہیں آتا
ہم کو تو آتا ہے بھائی جان اردو بولنا چلیے بھائی جان کیا آپ کو مطلب کہ سنسکرت بولنا تھوڑا بھی آتا ہے
نہیں بھائی ج سنسکرت ہم ہم کو نہیں آتا ہے
اچھا کوئی نہیں کیا آپ گیس پہ کھانا بناتے ہیں یا چولہا پہ بنے ہیں یا بجلی والا گیس پہ بناتے
ہم لوگ تو گیس پہ ہی کھانا بناتے ہیں لیکن گیس ختم ہونے کے بعد چولہا پہ بناتے ہیں کیا وہ کیا ہے نا کہ گیس کی تھوڑی ابھی چلیے
اور کیا بھائی جان آپ کو گھر بنانا پسند ہے مزدوری کا کام کرنا پسند ہے
نہیں بھائی جان وہ کام بالکل پسند نہیں ہے
ویسے دن بھر میں آپ کتنے لیٹر پانی پیتے ہیں بھائی جان
یہ چار سے پانچ لیٹر
اور ہ
اور بتائیے آپ لائبریری آ جی جائیں گے کہ نہیں
جائیں گے بھائی جان تھوڑا دیر میں
چلیے برش کر لیے
ہاں بھائی جان ت نہیں جا رہے تھوڑا دیر میں براس کرنا ابھی ایک بسکٹ آگیا
چلیے آپ کے گھر پہ ٹی وی ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان میرے پاس تو نہیں ہے لیکن میری گھر میں دو ٹی وی ہے
سماچار دیکھتے ہیں
نہیں بھائی جان ہم کو پسند نہیں ہے ہم نیوز پیپر نہیں ہم دھتے بھائی جان کھیل کے بارے میں دیکتے ہیں بھائی جان آئی پی ایل دھتے ہیں کرکٹ دھتے ہیں دیش ودی کے بارے میں دیکھتے ہم کو یہ سب کافی پسند
آپ کو کون کون سےا کھیل پسند ہے بھائی
ہم کو کھیلنے لیے تو ہم کو گلی ڈنٹا اور بیڈمنٹن پسند ہے لیکن دیکھنے کے لیے ہم کو کرکٹ پسند ہے
چلیے ٹھیک ہے
آپ کو کیا کیا پسند
ہمیں بھی گلی ڈنٹا بی فٹ بال بیڈمنٹن چس کرکٹ یہی سب کھیلنا پس اچھا لگتا ہے
ا
اور بتائیے کہیں چلیے گا
ہ
ہم سوچ رہے ہیں کہ اس سال عید کا ہم ساتھ مل کر منا بیر
عید بیت چکا ہے بھائی جان بقر عید باقی ہے
ہاں وہی سوچ رہے ہیں کہ ساتھ مل کر منایا جائے
ویسے شہر سے گاؤں کب جا رہے
اچ ہاں آپ کو کس دن چلیے گا
آپ جس دن چلیے گا آپ ہمیں لے لیجیے گا ہم اسی دن چل چلیں گے
سوچ چوبیس کو نکلنے کے کے لیے
ٹھیک ہے تو چوبیس کو آپ ہم کو بول دیجیے گا ایک بار تیئیس کو خبر دے دیجے گا ہم چوبیس کو تیار ہو جائیں گے اور پچیس چوبیس کو تھوڑا بازار سے سامان بھی خرید لیا جائے گا اور چل چلا جائے گا
چلیےس ٹھیک
عید کیسے گیا تھا عید تو بڑھیا سے گیا تھا نا
ہاں بھائی جنی یہید تو بڑھیا سے گیا
میرا تو بھائی جان اس بار کا عید دنیا کا سب سے مطلب میرے جیون کا سب سے خوش نصیبی عید تھا کافی لوگ آئے تھے کافی دوست آئے تھے کافی خاندان کے لوگ آئے تھے سارے لوگ آشیرواد دیے کہ کنہوں سے عید ملا کوئی عید دی ہے چلیے یہ سب دیکھ کے تو بہت خوش ہوئی کتنے طرح کا مٹھائی کھائے کتنے طرح کا پکوان بنے تھے گھر پہ سے وہی بوجن میں آیا تھا بھائی جان اتنا پیٹ بھرا بھائی جان اور قریب تین دن کے لیے لوگ رہ گئے تھ تھے میرے ہی گھر پہ تو خوب مزہ کیے تھے بھائی
چلیے ہم بھی بہت مزے کیے اس
کیا آپ کے دور سے لوگ آئے تھے آپ کے اور میں آپ کے گھر دور سے سے لوگ آ
ہاں بھائی جان آئے تھے دوست سب آئے تھے ہمارے پورے خاندان تھے خاندان کے لوگ اور ہمارے امی ابو تھے اگل بگل کے لوگ تھے بہت اچھا سا بیتا
ا
ہاں آئے تھے
چلیے تب تو مطلب آپ کو تھوڑا زیادہ سمئے لگ گیا ہوگا
سمئے تو لگ گا امی جان تو پریشان ہو گئی تھی پکوان بناتے بناتے اس دن بنا تھا سویا بنا تھا
کیا آپ کو سوئیاں پسند ہے کیا
ہاں پسند ہے
چلیے اور اپنا خیال رکھتے بھائی
ہاں اپنا خیال امی ابو کا بھی خیال رکھتے ہیں
ہاں بھائی جان رکھیے گا ان کا خیال نہیں تو طبیعت ان کا بگڑ جائے گا اور دھوپ میں نہیں نکلیے گا کیا بھائی جان
ہاں بھائی جان آب بھی اپنے ابو امی ابو کا بھی کھیلک ٹھیک ہے
جب آپ دھوپ میں نکلیے تو چھاتاتا لے لیجے اور ایک گلوکوج کا بوتل لے لیجیے بھائی جان اس میں پانی رکھ لیجیے چلیے ٹھیک ہے بھائی جان امی جان ابو جان کو سلام کیجیے گا اور کو میرا سلام کہیے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ